سھ
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کے دین سے سب خیریت ہے
گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے امی ٹھیک ہے بابا
جی جی جی بھائی جان سب خیریت ہیں سب
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو میںی بھی خیرت چلو میں بھی خیریت سے ہوں آپ کی دعا سے
ہاں ب جان میں تو نہیں کہوں گا اللہ
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ آپ کھانا کھانا پکانا پسند کیا ہے آپ بتائیے
اچھا اچھا اچھا اچھا کھانا پکانے بھائی دیکھو بھائی جان میرے کو کیا ہے آلو کی جو سبی جی ہاں اور کچھ پکاتے ہیں نا وہ بہت اچھے لگتے ہیں تلی ہوئی چیز بھائی ماشاء اللہ وہ بہت اچھی لگتی ہیں
بالکل بالکل بالکل مجھے نا پتا ہے میرے جو ہے نا ہلو
جی بھائی جان بولیو
مجھے کھانا پکانا بہت پسند ہے آپ کو بھی پسند ہوگا ان شاء اللہ
جی جی بھائی جان میں نے بھی پکایا ہے کچھ میں نے بھی بھائی جان ہوٹل میں کچھ کام کیا کچھ سمے تو مے بہت اچھا لگتا ہے بھائی جان میں بہت کچھ جانتا ہوں
مجھے بھی پسند ہے ہے لیکن ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں ابھی پورا ٹرینڈ نہیں ہو کھانا پکانے میں
سجی بھائی جان تو بھائی جان آپ لگ بھگ آپ کو کیا کیا اچھا لگتا ہے کھانے بنانے میں اور کیسے بنائے جاتے ہیں آپ کچھ بتاؤ ماشاء اللہ
بس بھائی میں چاول دال اور چائے اچھی طرح بناتا ہوں بناتا ہوں
اچھا اچھا ا جی بھائی جان تو بھائی جان ایک بات بتاؤ یہ چاہ ہوتی ہے چاہ کس مطلب کیسے بنائے جاتے ہیں کیسے بنتی ہے یہ
میں اسن پارا نہیں میں سنا نہیں آپ کا بات
بھائی جو بھائی جانجی چاہ ہوتی ہے نا تو آپ تو سب سے زیادہ پیتی ہوں گی اس کو
ہاں ہاں بالکل بالکل پہلے تو ہم پانی ڈالتے ہیں اور اس میں اور اس میں جو شوگر ڈالتے ہیں پھر چائے پتی ڈالتے ہیں اس میں پھر تھوڑا اس کو گرم کر تا ہے پھر دودھ ڈالتے وہ بن گئی چاہ
بھائی جان دودھ کی ماترا کتنی ہونی چاہیے آپ کے انوسار
بس اگر چار چار کپ چائے بنانا چاہیے تو دو کپ پانی دو کپ دودھ
اچھا اچھا جی ماںشاء اللہ ہااں ویسے تو ماشاء اللہ میں نے یہ چاہ پی تو تھی کیونکہ ہمے صاحب کا چاہ کا یوز کم کرتے ہیں چاہ بہت کم پیتے ہیں تو میں نے کسی دعوی پر پیا تھا تو ماشاء اللہ چا ملے کو بہت اچھی لگی
نہیں یہ جو ہمارا جو ادھر چلتا ہے نا چاول چائے دال یہ تو یہ بہت اچ اچھا گزار آسان کھانوں سے ہی سکھانا چاہیے
ویسے ماشا ایک بات بولوں کہ کہ اپنا جو دیش ہے نا اس کو بوجن کی لمبا میں بہت جانا جاتا ہے کیونکہ اپنے دیش میں کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ کہ بہت دور دور کے بدیش کے لوگ آتے ہیں کچھ کیلے کچھ اپنی سندرتا اپنے دیش میں بہت ایسی ایسی ایسی بھی ہیں جگہ کی پوچھو میں تو وہاں پر کچھ جگہوں پہ بوجن کی نام بھی اچ مطلب بوجن کے نام میںھ راجیہ جانے جاتے ہیں کچھ راج جو میں جیسے کہ اپنے رجستھان میں دیکھ لو ماشاء اللہ اس میں ن د دارو چورمہ ہے اور اٹلیاں چلے جاؤ وہاں اٹلی ڈھوسا پسند کرتے ہیں تو اپنے دیس میں بہت سارے ایسے بوجن ہیں جو اچے رہتے ہیں اور نام سے بھی جانے جاتے ہیں
بالکل بالکل اچھا بھائی جان یہ بتائیے آپ سے آپ سے یہ جو میں نہ ہم تو ادھر زیادہ یہی چلتے ہیں اکثر سبزی چکن اور روٹی بناتا ہوں آپ کو کھانے پکانے وقت سب سے زیادہ کیا پسند ہوتا ہے
دیکھو بھائی جان میں اکثر کیا ہے کہ میں آلو کے پراھے مجھے بہت اچھے لگتے آپ کو پتاہ ہے کہ آلو کے پراٹھے کیسے بنائے آتے ہیں
ہلو
جی بھائی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہاں جی بولیے بولیے ہو
میں نک بھائی جان میرے کو آلو ب کے پرانھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ماشاء اللہ میں تو ہر تیسر دن ہفتے میں لگ بھگ دو
کھانے کو دیکے میرے کو آتا نہیں آ پراٹھا بنانا وہی تو مسئلہ ہے
اچھا اچھا ماشاء اللہ بول چلو ہم کس بات کے بھائی ہے بھائی بائی جان کے لیے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں ماشاء اللہ دیکھو ایک پت کیا کرنا پڑتا ہے اس میں تو یہ بہنی میں آلو لیننے پڑتے ہیں جیسے کہ آپ چار بھی لے سکتے ہو پانچویں لے ہو آپ کو جتنا چاہو اتنا لے سکتے ہو پھر ان کو پانی میں رکھ کر ان کو ابالا جاتا ہے پھر کچھ سمے بعد وہ کا پک جاتے ہیں ماشاء اللہ پھر ان کو چھی دیتے اس میں کیا ہے مسالے گیرے جاتے ہیں جیسے کہ پیار مرچیں گری جاتی ہیں اور ون کی چٹنی بنائی جاتی ہے پھر بھائی جان پھر ان کو کہا ہوتا ہے کہ آٹا بھن کے اور پتی پتری ایک روٹی بنائی جاتی ہے روٹی ٹائپ کی اس میں کیا ہے چمچے ت نہ کچھ چٹنی کو بتی کی بھرا جاتا ہے جہاں سے وہ زیادہ بار ہوگی بائی جان ت تو پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ نکل جاتی ہے اس میں کہ تو اس میں کیا ہے بتیکی بڑھی جاتی بھائی جان پھر ان کو بیل کی
مجھے نئی نئی ذائق آزمانا پسند ہے
کیا آپ آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ روزانہ کھانا خود بناتے ہو
جی جی بھائی جانا ابھی کیا میری ابھی نکاہ نہیں ہوا ہے تو ماشاء اللہ میرے کو خود بنانا پڑتا ہے بھائی جان
اچھا ٹھیک
ہاں میں خود بناتا ہوں بھائی جان اور میں بہت سارے کھانا بنانا جانتا ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے خود بھی کھانے سے
گھر والی بناتے لیکن سبھی کا بھی میں خود گھر والے میں بھی میں مدد کرتا ہوں ماں کی مدد کر رہا ہوں
جی جی بھائی بھائیشاہ بھائی جان بھائی جان ایک بات بولو کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جتنا تم اپنی بیگم سے ہاتھ توے مزہ نہیں آئ گی جتنا تم خود بناؤ گے نا اس میں سب سے زیادہ م انشء اللہ بہت مزہ آتا ہے کھانے میں
بالکل صحیح فرمایا
ہاں کیونکہ انسان جو بناتا ہے نا اپنی محنت سے اور ایک دم پیار سے بناتا ہے اور اس کا کھانا انسان کے ہاتھوں کو کھاؤ گے نا تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ میرے میرے کو بھائی جان عادت ہے کیونکہ میں تو خود بناتا ہوں جو تو اس لیے میں خود کھاتا ہوں خود مناتا ہوں بھائی جان
وہ بھی ٹھیک بات ہے زیادہ تر ہے تو لیکن کبھی کبھی گھر والے بھی اس سے ٹھیک رہتا ہے نا بولا نہیں اپنا بچہ بھی مدد کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک رہتا اچھا بھائی یہ بولو آپ کو زیادہ مٹھائی مٹھائی پسند ہے یا کھانا پسند ہے یہ کھانا پسند ہے
نہ نہ بھائی جان آپ نے صحیح بات پوچھی میرے کو مٹھائی بہت اچھی لگتی ہیں مٹھائی میں مائی بھائی جان آپ نے کھائی بھی ہوگی یا آپ نے دیکھی بھی ہوگی جو کھئے کھوا کی ہوتی ہے نا جو دودھ کو کریا میں اٹار اٹار کے جو اس کی ربڑی بنتی ہے نا تو اس میں کیا کیا م بنائی جاتی ہے ماشاء اللہ مجھے کو بہت اچھی لگتی ہے بھائی جان
مجھے زیادہ یہی پسند ہے پسند تھا میرے کو کھان میں یہی ہے بریانی بہت پسند ہے
تو بھائی جان آپ کو مٹھائی میں کس قسمت کون کون سی اچھی لگتی ہے
مٹھائی میں مجھے یہ بھرارتی پسند ہے بھھرتی
اچھا اچھا برفی بھائی جان
ہاں
اچھا اچھا بھائی جان پرفی کیسے بنائی جاتی ہے آپ کو تو پتا ہوگا
برفی تو یہی نہیں برفی مجھے ب مجھے بنانی نہیں آتی لیکن ملتا ہے مجھے وہ پتا نہیں کیسے بنتا ہے یہ ہوگا آٹا ہوگا اور اس میں کیا ہوگا مٹھائی تو آٹا سے ہی شروع ہوتی ہے
بھائی جان آپ کا چکر لگے نا ہمائی میرے گھر آنا میں آپ کو بتاؤں گا کہ برفی ہوتی ہے نا وہ کیسے بنائی جاتی ہیں کیونکہ میرے کو آتی ہے بنانا اور میں نے بھی کھایا بھی ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے میں تو اللہ سے یہی دعا کروں گا آپ کا چکر لگے تو میرے گھر ضرور آنا ہے میں آپ کو بر پی بنانا سکھاؤں گا آپ کو کھواؤں ابھی کیونکہ میں بہت جانتا ہوں بہت کچھ جانتا ہوں ماشاء اللہ کھانے کے مے
اچھا ٹھیک ٹھیک نہیں بھ بالکل یہ بھی ایک بات ہے کھانے کے ٹائم میں باتوں بھی بات بھی نہیں کرنا چاہیے کھانے کے ٹائم میں یہ جو ہمارا دینی اسلام ہے چپ کرنا ہی سکھاتا ہے
ہاں جی جی بھائی جان آپ نے صحیح کہا کہ کھانے کے سمے پہ بات کرنی نہیں چاہیے کیونکہ اکثر دیکھا ہوگا تم نے اور پڑھا بھی ہوگا کاپی کتاب میں کہ کھانے کھاتے سمے ہم نے بات چیت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے کیا ہوتا کہ پاچن نہیں ہوتا ہے اور ماشاء اللہ تم نے ایک چیز اور ہے میں آپ سے بولوں گا اور آپ اپنی بیگم جان کو بھی بولو بال بچے کو بولو کہ کھانے کھانے سے پہلے پانی نہ پیے اور پانی پییں تو پانچ منٹ بعد پینا چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاچن اچھا نہیں ہوتا ہے
بالکل صحیح فرمایا یہ جو کھانا پکانا صرف ایک کام نہیں بلکہ ایک خوبصورت ہنر ہوتا ہے
ہنر بھی ہوتا ہے ماشاء اللہ کیونکہ آپ ہنر ہوگا نا آپ کے پاس تو آپ کہیں پہ بھی کہیں پہ بھی کھانا بنا سکتے ہو ایک سمے ایک مساللہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں پہ اپنی بیگم نہیں ہوتی ہے تو ہم نے خود بنانا پڑتا ہے کیونکہ انسان کے پاس ہنر ہوگا تو وہ کھانا بنائے گا انر سے آپ کہیں پہ بھی جا کے اپنا کھانا بنا کے اپنا کام بھی کر سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں ماشاء اللہ اور آپ کا کھانا اچھا ہوگا تو لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے اور ہنر تو ہونا چاہیے کھانا بنانے میں اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی شہروں میں جاؤوں گی تو اکثر ہوٹل میں سب سے زیادہ انسان پائے جاتا ہے اور انسان بھی کھانا بناتا ہے ان کے پاس سن اور
بالکل صحیح بالکل دست فرمایا چلو بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے بھی بہت خوشی ہوئی ہے نا آپ کسی
جی بھائی جان آپ ملا اللہ کی اہمیت ہوگی تو پھر جی بھائی خدا آپ ص بائی جانا